السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ٹھیک اچ سے
شکر اللہفظ آپ سناؤ آپ کیس ہیں
میں بھی ایک دم بڑیا گھر پہ سبھی ٹھیک
ہاں سب ٹھیک چ آ کے گ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے چائے چے ہو گی
نہیں آدنی تو ہی ہے ابھی باقی نہیں ت
اچھا ٹھیک
آپ اٹھا رہی ہوں میں آجکو تو آپ اٹھا اٹھا رہی ہوں
جی ج آج کیا پلان ہے سبزی بنانے کا
آج کیا پلان ہے سبزی بنانے کا آج تو میں بناؤں گی یہ مرغا اور پیاز
ہاں
میں نے کہا آج میں بناؤں گی مرغا اور پیاز
اچھا ٹھیک پھر آپ کو جب تک وہ اٹھیں گے تب تک آپ کو سبزی بنا لینی تھی
وہی کیا میں نے میں نے وہ کل د کے رکھا ہے اب اس کو گیس پہ چڑھا کے رکھوں گی لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ جو لہسن ہے وہ تھوڑا سا کم ہے
ہاں
اس لیے تھوڑا سا ویٹ کر رہی ہوں سوچ رہی ہوں کوئی اٹھے گا جو لائے گا
ٹھیک ہاں
لیکن یہاں تو کوئی اشائی لین
نہیں ہے
آ تو نے پی ہیں انہوں نے لائی ہیں ہم اپنے لیے لیکن
ہاں وہ بھی صحی ہے کیا کر سکتے ہیں لوگ کہاں اٹھتے ہیں صبح سے ہمیں میری چھوٹی بہن بیمار ہے پتا نہیں اس کو بھی کیا ہو گیا ہمیں ٹھیک ہی نہیں رہتی ہے
اس کو کیا ہے
اس کو کل سے زیادہ اس کو باڈی پین اتنا ہے کل سے
ہ
پتا نہیں اس کی آنکھیں اتنی لال ہو گئی ہیں وہ اسکول بھی نہیںائ گئی ہے
تو میں کیا بولا
ڈاکٹر نے کیا میرا تھائیرائڈ ہے نا اس کو پریشان نہیں اور کیا
ہاں ہاں اور کی ایسے تو پریشانی ہوتی ہے
ہ اس کو اتنا ز پین تھا پھر س س کیا لر تھاا ہے اور بتاؤ ا باقی ہلو
س بھائی م بھائی پ ف مک پک د ہد ل کیا ہ ہ
ہ ا آٹوڑے یہ
ہیلو
ےب
ہلو
گھ ہلو ہاں بولو
کیا ہوگیا
نہیں میرے پاپا نے مجھے ڈانٹا
کیوں
میں نے ویٹ مشین ہے چارج سے نکالی تھی بولا میں نے صبحائی لاگیا مجھے مجھے کہاں پہ تھی میں نے سوچا میں کمرے کو صفائی کروں گی
اچھا اچھا پڑی آپسو
ہوں ہ
ای
مجھے نہیں پتہ م کوس رض ہی نہیں ہے نکلنے کا کام پہ
اچھا اس لیے کرتے ہیں ادھر
ہاں
آپ کو ہی ڈانٹتے ہیں غلط بات ہے
ہے نا
اچھا آٹھ ہے
آ جناا آٹھ
میں یہی سوچ رہی تھی میں اصل میں تو میں یہی کنفرم کرنے والی تھی کیا روزہ کب رہنا ہے وہی تو میں سوچ رہی جی
اور کوئی ارادہ ہے رہنے کا
ہاں ہاں
اچھی بات ہے میں بھی سوچ رہی تھی ذہن میں تھوڑا بہت ابھی ارادہ کر رہی تھی کہ ان د دو دنوں
نہیں میں تو رہوں گی کدر پرسو دچتےم مطلب ایسے تو ارادہ ہے
وہی وہی میں نے بھی کہا بھر کی اوج عا رہی ہے
ہ
اور باقی بتاؤ بیٹی کو چائے وائے دی آپ نے
ج اسی کو دوائی دینی ہے پہلے اس کو پچھلی بار دوائی دی تھی انہوں نے بولا تھا وہ بلی پلس دے کے یہ دوائی دے دینا بس مج مل صبح بھی کھانا کھانے سے پہلے اور شام کو بھی وہ آئی بول رہی ہے ریڈ کلر ہے بلو کلر ہے
پ لوگوں کس چیز کی دوائی ہے
وہ بینڈی پلس جو نا ای بینڈیزال
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک بات ہے اصل میں میں ب میں بھی جلدی کر رہی ہوں میں سوچ رہوں ب آئے گی وہاں سو گند دیکھیے گیھ لگتا ہے نا عجیب نہیں مج اس لیے میں تھوڑا بہت کام کروں گی ی ہ ہاں س جت کی رے اس
ہاں اچھی بات ہے ا اچھا کیا آپ نے بھی اپ نے بھی کون سی غلط
لیکن یہاں کہ لوگ پت نہیں ان کو کیا ہوگا د ہے
کی دوائی رکھی ت جی اس میں نا
ہاں
ہاں وہ میں نے رکھی تھی مطلب ہینگ کر کے نا یہاں پہ کھڑکی پہ تو اس میں یہ ہوا ہے اسپائڈر اسپائڈر نے کاکروچ ل ہے وہ اسی میں ہے پالتن ماں میں اسی کو نکال رہی تھی پ نے میری بہن نا اس کو پلو لے کے بھاگ رہی ہے پ
ہ تو آپ کی بیٹی کتنے سال کی ہوئی
وہ سیپٹمبر میں ہو جائے جائے گ وہ سپٹمبر میں ہو جائے گی تین سال کی
اچھا تین سال کے مطلب ابھی یہ چھوڑ ہاں
بہت زیادہ اس کو پتا نہیں کیا ہوگا ہے
کھاتی نہیں اچھے سے
نہیں کہاں کھاتییا اچھے سے جب باہر کا کھاتییا پھر کہاں گھر کا کھائیں گے اچھے سے
اچھا اس کو باہر کا کھانا وہی مسئلہ ہے نا جب باہر کا کھاتی ہے پھر کہیں گھر کا کھائے گی ہ لاسٹ ٹائم آ کی کزن بول رہی تھی کہ اس نے وہ او اچھے سے کھائے پھر وہی منگوانے تھے
کہاں کھائے پھر یہاں دودھ میں ڈال کے پوری نہیں کھائے اسے میں نے تھوڑے سے ہی ڈالے تھے اس کو دودھ میں ب نہیں کھاائے وہ بھی پول
کائے
ہوں ہ
اچھی بات ہے اب کیا کرے ان کو عادت ہو گئی ہے نا باہر کا کھانے کی
وہ مت مانتے ہیں اس کے ماں وہ لوگ نہیں مانتے ہیں نا ان کو لگتا ہے پت نہیں بھائی کیوں کہ رہی ہوں وہ تو ہاتھ رہتی ہوں
اب چھوٹی ہے نا گھر پہ سب سے اور پہلا بچہ ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن بھی اس کی پہلے اس اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے نا باقی سب کچھ فروٹس وغیرہ وہ تو ٹھیک ہے اگر وہ لائیں گے وہ تو ٹھیک ہے ویسے تو وہ ہمارے گھر میں رہے ک بھی نہیں کھاتے ہیں یہ لوگ
ہ یہ ہوتا ہے جن کے یہاں زیادہ فروٹ ہوتے ہیں نا وہ کم کھاتا ہے سب
لیکن کل کل کھائی شاید کل آپ کا بائی نکلا تھا
چا
میرے بھائی نے نا اس کے پاس مینگو لائی تھی لیکن بہت بڑی مطلب مجھے لگتا ہے ہایا کہ سڑکیں جتنی
ہ اچھا
وہ میں نے اس کو وہ اسے اس کو کاٹ کے دی اس نے وہ کھائی اور وہ وہ تھی کیا بول اس تو
اچھا ٹھیک
پسند ہے میں نے ان کو بولا مجھے تھوڑا د دوو ایساحب نے کھائی مجھے دی نہیں میں تو دے
آ جا ہمارے گھر بہت ہے وہ سب یہیں پہ ہے
میرے پاس ہمارےا بس وہوالی ہے ج گرین ہے یلو ہے وہ والی تو ہے لیکن یہ والی نہیں ہے
ہوں پھر جب گھر پہ ہوتی ہے تب ان سب کا کرتا ہے جب من کرتا ہے تب ہوتی نہیں ہے
چلے گیے
ہاں اور باقی بتاؤ آ
بس
ا کی بہن ایک ت اچ
ہ
لاو کی بہنیں ابھی نہیں اٹھی
ہ اٹھی بلا رہی تھی میں ابھی بھی ان کو نہیں اٹھی وہ
اچھا ٹھیک رات کو آپ لوگ دیکھتے ان
زیادہ سمبھ نہیں آتا کیوں اتنا دیر ہوتا ہے روز روز اتنا لیٹ کیسے ہو جاتا ہے
آپ شیڈیول تھوڑا چینج کرو جلدی سونے کی کوشش کرو
م سے بائی لوگ لیٹ آتے ہیں ان کا کیا ہوپ کریں گے پھر ہاں
مطل بولے جو گھر پہ ہوتے ہو نا وہو کھانا کھایا کرو پھر اس ٹم کے سار برتن ویا وویا کرو پھر بستر وستری ڈال کے رکھا کرو پھر کام ہے کیا کرو اور پھر جب وہ آیا کریں گے کوئی ایک بہن اٹھا کرو آ دیا کرو کھان وہ سواد واپس
وہ تو وہی پہنچا نا پھر بھی مطب اٹھنا تو مجھے ہی ہے میرا تو وہی پہنچا
تب تک اب تو کر سکتی ہ ہووں نا آرام تب تک
تب تک آرام کرنے سے پھر پرابلم ہوتی ہے نا پھر میں آنکھ کھلتی ہے
اچھا وہب بھی بات ہے ا
میری بیٹی کھڑکی پہ چڑھتی ہے پھر بولتی ہیں ما مجھے بچا
ڈرامے باز ڈرامے کرتے
اور کیا بہت زیادہ
اب اب سبزی ت تک پ پکاؤ
وہی میں کر رہی ہوں ہاں
تک وہ لوگ اٹھیں گے تو
نہیں ان کو میں ابھی مار مار کے اٹھاؤں گی
ہ اٹھا اٹا لیٹ ہو گیا دس بج گئے
گچب ہو بی کل تھ گس
م جاچ پ کیا
یہی نا پورٹی آیا ہی میری بیٹی بہت کچھ پورٹی آیا جی
یہ عجیب سی کچھ چیزیں نکلی ہے آج کل
کہ یہ بول رہے ہیں لیکن پوٹیاں آ رہی ہیں
ہاں سسر کا بھی نکلا ہے کوٹی کا
ہا چلو بقم ہوتی ہے آپ کو کوئین اللہ حافظ
ج